السلام
جی جناب خیریت سے ہیں
ہاں جاک جیسے الحمد للہ اور آپ بتائیں
جی جی ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب اور آپ کے امی جان ابو جان خیریت سے ہیں جناب
ہاں جناب ہمارے وال جی سے الحمد للہ
چلیے اللہ کا شکر ہے اور جناب موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم تو بالکل الحمد للہ بارش کا موسم ہو رہا ٹھنڈاٹھنڈا موسم ہو رہا ہے
چلیے اللہ کا شکر ہے جناب کیونکہ شدید گرمی میں اس شدید گرمی میں آپ کے یہاں ٹھنڈا موسم ہے جناب تو اور بات ہی کیا ہے کہ نہیں بارش کا موسم ہو جائے اور ہی مزہ آ جائے گا ہے کہ نہیں
ہاں سی بات ہے
اور بتائیں جناب آپ کی والدہ محترمہ صحیح ہے نا
الحمد للہ صحیح ہےب تو
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے جناب اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کیا کیجئے جناب ہے کہ نہیں جی گ کیونکہ والدہ محترمہ جو ہیں یا اللہ تعالا کی ایسی نعمت ہے جناب کہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی ہے کہ نہیں
ہاں سی بات ہے رہ
آپ آپ مطلب کہ مال و دولت سے بھی تلاش کیجیے گا تو آپ کی والدہ محترمہ نہیں ملے گی
جیشر جیش
گھر والی سار جیں گے ہم جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے کیونکہ والدہ محترمہ جو ہے یہ اپنے بچوں کے لئے بے حد فکر مند رہتی ہیں بے حد مطلب کہ یہ سمجھیے کہ اللہ نے نے اس کے اندر ایسی محبت اور شفقت ڈالی ہے اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچوں کے متعلق جو کسی بھی انسان میں نہیں ہے کہ نہیں دیکھائیے ہے کہ نہیں
بالکل صحی بالکل صحی
جی کیونکہ دیکھیے جناب کے ہر انسان کے اندر آپ کو بے وفائی ملے گا
ہوں سیح ہے آپ ہاں ہاں صحیح بالکل
انسان کے اندر بے وفائی ملے گا ن ماں ایسی دولت ہے کہ اس کی کے اندر ب بے وفائی نہیں ہے ہے کہ نہیں
بس ج
جی جی کیونکہ ماں جو ہے اپنے بچوں سے اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح وہ بچپن میں محبت کرتے تھے آپ کے لیے اچھی کیا اچھی چیزیں کیا ہیں بری چیزیں کیا ہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں دیتی ہے کہ نہیں اس کی تعلیم دیتی ہے آپ کو بے برے کاموں سے روکتی ہے اچ اچھے کاموں پر آمادہ کرتی ہے تو ماں ایسی دولت ہے جو کبھی ملے گی نہیں اسی لیے اس کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ہے کہ نہیں جناب
ہوں کرنے چاہیے ویسے
جی جی اور بتائیں آپ بتائیں جناب ماں کے متعلق
ماں کا کیا جیسے م فکر ہی فکر بوت لی اپنے بچوں کا بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں ماں اپنا کو نہیں بھولتی جیسے کہئی بچہ کہ چل جائے بچہ بڑا ہو جائے چل جائے کہیں بھی لیکن کیا ماں کو فکر رہتی ہے کہ بچہ کہاں گیا ہے کھایا کہ نہیں کایا کھانا پریشان ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ج آنکھوں سے تھڑی دیر اوجل ہو جا ہےڑا سا بچہ بھی شادی سادہ بچہ بھی اس کے باوجود بھی اس ماں کو فکر رہتی ہے کہ بچہ کہیں چلا نہیں جائے کہیں گھومنے ہو جائے
بالکل بالکل جناب بالکل درست جی جی بالکل درست فرمایا جناب یس سب اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالی کی محرب بانی ہے اب دیکھیں کہ ماں اس طرح محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتی ہے کہ بچے اگر گھر سے دور چلے جائیں نا تو بار بار مطلب کہ تلاشتی ہے کہ ہمارے بچے گئے کہاں یا اگر فون وغیرہ نہیں ہے بچوں کے پاس وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو دیکھے ہو ہمارے بچے کو دیکھو ہو ہے کہ نہیں یہ ماں کی محبت ہوتی ہے جناب جی تو اللہ تعالی ہماری ماؤں کو سلامت رکھے
جشکری
اور ہماری ماںں کی عمر کو دراز کرے ہے کہ نہیں
صحی ہے
کیونکہ جناب ماں جو ہے نا یہ ہماری جنت ہے سمجھیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لیں جس طریقے سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے یہ تمہیں مطلب کہ مطلب کہ یہ ڈیسائڈ کرنا پڑے گا یہ تم کو چننا پڑے گا والدہ کا جنت کا اننارو کا مطلب کہ ان کی ہی خدمت کر کے تم یا تو جنت اپنے جنت کما لو یا تو ان کی نافرمانی کر کے یا ان پر ظلم کر کے تم مطلب کہ اپنی جنت کو برباد کر دو
بس صی ہے ہاں
جی جی تو یہ ساری باتیں بالکل بالکل جی
مگی
آاںپ بتائیں جناب کہ جی جی جی جی جی فرمائیے آپ بھی
ہ وہ یہ ہے کہ ہاں بتاؤ
کہ دیکھیے ماں کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرے ماں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولیں ہے کہ نہیں ماں اگر مطلب کہ کوئی بات اگر ہم کو سمجھا رہی ہے تو ان بات کو ہم غور سے سنیں ہے کہ نہیں اگر ہماری ہمارے فائدے کی بات ہے تو ہم اس کو مانیں کیونکہ ہمارے ماں ہمارے بارے میں کبھی برا نہیں سوچے گی ہمیشہ مطلب کی فکر مند رہتی ہے اب دیکھے بچپن میں کس طرح محبت اور شفقت سے پالی پھر بچے جب جوبان ہوتے تو ان پھر اس کے بعد بھی فکر مند رہتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل سنور ج ہے ہمارے بچے اچھے کام میں لگ جائائےیں تاکہ وہ آگے بھی اپنے گھر والے کو اپنے گھر والی کو جب ان کی شادی وغیرہ ہو تو اچھے سے ان کی بھی مطلب کہ پرورش کر سکے ہے کہ نہیں اچھے سے ان کا بھی خرچہ اٹھا سکے ہاں یہ ساری چیزیں ماں کے اندر ہوتی ہے لیکن جناب دیکھیے کچھ ایسے بھی لوگ آج کے معاشرے میں ہیں جناب مطلب کہ اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے دوسری جگہ رہنے لگتے ہیں ماں کو اس عمر میں چھوڑ کے اچھا کیلے کھانا بناتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے ہے کہ نہیں جی
بہت سے لوگ ہیں ابھی پریشان جیسے ابھی کوئی ہمارے یہاں تو نہیں لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں سٹی کی طرف جو کیا ہوتا ہے اپنے ماں اپنے بچے ہوتے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو گاؤں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو کیا ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں ماں باپ پھرتے ہیں ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی کہ مطلب بیٹے ا دن اتنے سالوں تک پا رہا ہے لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب ماں کو بھینھالنا ضوری ہے باپ کو سنبھنا ضوری ہے ان کے پیروں میں آتا
بالکل بالکل صحیح بات جی جی بالکل صحیح بات ہے جی جی یہ سوچنی چاہیے کہ جس جس وقت ہم کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے بہت محنت اور مشقت سے پالا لیکن اب ہماری ان کو ضرورت ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں یہ سوچنا چاہیے ذرا جی ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم ہماری ان کو ضرورت ابھی ہے تو اس عمر میں ہم اپنی ماں باپ کو سنبھالے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا کیونکہ ماں کی خدمت سے ہی ہم کو جنت مل سکتی جناب کیونکہ ہم جو آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب کے ماں کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہاں پہ یہاں تک کہ وہاں پہ ظلم کرتے ہیں اور کیا یہاں تک کہ مطلب کہ کچھ ایسے نام لائق ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے اللہ اللہ اللہ رحم فرمائے اللہ حفاظت فرما جی جی بتائیے جب کہ کہا گیا کہ ماں کی پرورش میں جب ماں کے پیٹ میں تم تھے تو ماں کی درد کا جو ایک آ ہے تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تم پوری زندگی
سےگےا بک س گے
جی ہاں یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہماری ماں سلامت ہے کیونکہ ماں کی اگر کمی محسوس ہو اور اس کی اہمیت معلوم کرنی ہو تو اس سے جا کے پوچھے جس کے پاس ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے وہ کس طرح اپنی خواہشوں کو دبا دبا کے رکھتا ہے ہم ہمارے پاس اور ہمارے دل میں کوئی بھی خواہش ہوتی اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں نر ہم اپنی ماں سے بولتے ہیں اور پھر ہمارے ماں کے اگر مطلب کہ حیثیت کے مطابق ہو ہوتی ہے وہ خواہش اور ہمارے ماں سے اگر ہونے والا ہوتا ہے ہماری خواہش پوری تو وہ ضرور کرتی ہے پوری چاہے جہاں سے ہو ہےیک نہیں ہمارے والدین جو ہے بہت ہی محنت مشقت سے پالتے ہیں اسی لیے ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں ہے کہ نہیں جب تک وہ دنیا میں رہے ان کی خدمت کرے کیونکہ دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے بتایا کہ ماں کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھ لو تم کو ایک مقبول حج کا سواد ملے گا ہے یہ نہیں
ہاں صحیح بالکل وہاں کی تو خدمت کرنا ہی بہت بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے یہاں ماں کی خدمت کرتی ہی جنت پا سکتا ہے انسان پا سکے گ
بالکل صحی بات ہے کیونکہ جناب ایسے ایسے آج معاشرے میں برائیاں پھیلی ہیں کہ آپ کو بتا دوں کہ آدمی ہم کو کیا کہتے تو اللہ تعالی غفر الرحیم ہے اللہ تعالی جسے چاہے اسے معاف کریں لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی اپنے اعمال پر بھروسہ کر لیں ہم جنت میں جائیں تو یہ مطلب غلط فہمی ہے ہاں اللہ پر یقین رکھ کے اللہ بھروسہ رکھ کے اللہ تو بے شک معاف کرنے والے ہیں جسے چائے معاف کر دیتے ہیں چلیے ان شاء اللہ ہوتا تالا عمل کریں گے اپنے ماں باپ کے کی خدمت کرنی چاہیے ہم بھی بولیں گے اپنے دوستوں کو بھی ہم بھی کریں گے ان شاء اللہ آپ جی آپ بھی عمل کیجیے چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ
اننتا